آ
ہاں
کیا کرے ہو میم
بیٹھے ایسے ہی سب کام بھی ہوگا گھر کا ابھی
کھانا وانا ہوا
ہاں ہوا دوپہر کو ہو گیا دو تین بجے تک
کیا پکا ہے کھانے میں
آج وہی انڈے کا از ال سالن بنائی تھی
ہمم
میں رو روٹی چاول
اچھا اچھا اور سب گھر میں کیسے ہے
ہاں بس سب ٹھیک ہے
اور تمہارا لائف کیا چل رہا ہے
کیا بولرا
میں بولی اور سب کیسے ہے
ہاں نہیں نہیں سب ٹھیک ہے تو بچے لوگ تھوڑا چھٹی ہے نا
ہاں آ ج تو سنڈے ہے نا کہی گومنے نہیں گیی
نہیں نہیں آج تو میں کدھر گئی نہیں وہ تھوڑا بارش ہی چالو ہے نا کدھر رک رہا ہے بارش
ہاں
بارش کی وجہ سے باہر جانے کو من نہیں کر رہا ہے
اچھا ہاں وہ تو ہے بارش کی وجہ سے کہیں جانا آنا وہ ہو جاتا ہے
نہیں ن ہاں نا پھر یہ سائڈ میں جو ابھی باہر نکلے گا بولے گا تو واش نگ میں نیچے پانی کتنا بھرتا ہے
واش نکے میں تو بہت پانی بھرا ہے با
اس کے لیے میں بولے بابا آ اس کے لیے جانے کا نہیں
وہی نا پانی تو ایسا بارش تو ایسی ہو رہی ہے کہ من بھاری نہیں نکلنے کا ہو رہا ہے
نہیں نہیں
اور آپ کے بچے سے کیسے ہوں
اور آپ کی چھوٹی لڑکی ہے
ہاں میری چھوٹی ہے بڑی ہے پھر لڑکا ہے بیچ والا
اچھا اچھا اچھا
ہ اور گھر میں ہوں میں تو ابھی
اچھا
اور بولو
یہ بچولوگ کا یہ کرتے کرتے پورا دن جاتا
نا نکل جاتا وہی تو دن
فرصت نہیں ملتا گھر کے کام میں
وہی تو
میرا تو کبھی دوپہر کو تین چار بجے تلک چالو ہی رہتا ہے
ہاں وہ تو ہے صبح سے کرتے رہو کرتے رہو رات تک کرتے رہو
ہاں
کھانا پکاؤ یہ کرو کپ کپڑے دھو برتن دھو پھر نیچے جاؤ بازار لاؤ یہ سب تو رہے تھا اپنی لائف تو بہت بیکار ہو جاتی ہے آدمی لوگ کی لائف ا اچھی رہتی ہے نا
بون تو تو اچھا ہے بابا
ا تو لوگ تو لڑکے کدھر بھی گھومو پھرو ان لوگوں کو کیا ہے کام پہ جاؤ اپنے کو تو پورا سارا گھر کا کام کرنا پڑتا ہے
کرنا پڑتا ہے بچے لوگ کو تھوڑا کچھ کام بولے گا تو وہ لوگ کو کنٹال اتا ہے
وہی تو
میرے تو ہے بڑے ہے بچے میرے
میرے تو چھوٹے چھوٹے رہ کے بھی لوگ کرتے یہ دے وہ دے بولو گی نہ دیتے رہتے لوگ
بچے لوگ وہی نا سب سنتے رہے گے نا بچے لوگ
اچھا لگتا ہے وہی نام پھر جب ایسا سن کہ لوگ ایسا کریں گے نا پھر جان پوری جل جاتی ہے
ہاں
نہیں تو اور کھانا ہو گیا کھائے
ہاں کھانا کھائے
نہیں ابھی تو نہیں کھایا بھی کھاؤ گے
بہت دیر ہوگیا
ہاں یہ تو ایسی ہم لوگ کا ٹائم میں جلدی بھوک نی لگتی ہے صبح میں ناشتہ کیے تھے ہاں تو ابھی بھوک نی لگی میں وہ چائے اور بریڈ بنائی تھی
اچھا
ہاں تو وہی کھائے ہم لوگ بچے تو نہیں ہے نا لوگ باہر گئے نا جو کیا
ناشتہ تو صبح ہوا ہوگا نا
دس گیارہ بجے گیارہ بجے
اچھا
ہوں گیارہ بجے ناش گیارہ بجے ناشتہ اور تو فرینڈ میں چار پانچ بجے کھانا ہوتا ہے رات میں تو بہت ہی لیٹ ہوتا ہے کھانا
اچھا
اور بولو
ہم لوگ کا کتنا نو بجے تو لوگ ہو جاتے ہے کھانا دینا بناتی ہے
ہاں
ساڑھے نو بجے بیٹھتے ہیں کھانا کھانے کے لیے
رات میں
ہاں نو بجے کا ٹائمنگ فکس ہے
ہاں اچھا ہے
صبح اٹھنے کا رہتے ہیں نا دونوں کو بھی
اسکول کے لینا
نہیں ابھی ویسے تو دونوں جاب کر رہے
اچھا اچھا
ہاں ابھی ہے لڑکا ابھی ابھی تو ان کا گریجویشن ہو رہا ہے کمپلیٹ
ہاں
ہاں دونوں کا ابھی ابھی جسٹ ہوا ہے
میرے تو بھی چھوٹے ہیں ابھی لوگوں کو ڈالنے کا ہے میں بولی ابھی ڈالیں گے ایک چار سال کی ہے
اچھا
ہم مشکل میں بول تین ہے مجھے تو ایک لڑکی ہے بڑی چار سال کی ہے پھر لڑکا ہے بیچ کا ہے
ہاں
جس سے چھوٹی لڑکی ہے
دو لڑکے ایک لڑکا
ہاں دو لڑکی ایک لڑکا ہے
ہوں
اور آپا
نہیں میرا ایک لڑکا ایک لڑکی
ہاں میرے تو بلڈنگ کے نیچے اتنا پانی بھر گیا نا کہ اترنا نہیں آرہا ہے
میں بھی تو بابا وہ کھڑکی میں سے دیکھتی ہے نا پانی نہیں بازار نہیں مارکیٹ نہیں کچھ نہیں ابھی میرے ہسبینڈ یہ کام پہ جا رہے تھے
ہاں
صبح جاتے جاتے سب بھاجی پالا سب دیک کے گئے میرے کو
ہاں
پھر وہ گئے نا بارہ بجے
وہی تو آدمی لوگ لے کے آ کے دے دیتے ہیں لوگ پہ گھومنے پھرنے مزہ آتی ہے
ہاں وہ بولے ابھی ویسے بھی باہر نکلا ہی ہے میں
ہاں
تو بولے جانے تھ تم لوگ باہر نکل کے کیوں بھیگتے ہیں
اچھا اچھا
آج وہ لے کے آئے سب دیکھے گئے میر کو بیٹھے شام کو کانا بنانے کا ٹینشن نہیں ہے
نہیں ہے برابر ایک ہی ٹائم میں بنا لیے تو بس ہو گیا اور ڈبل ڈبل بار بنانے بھی کنٹال آجاتا ہے نا ایک دم
نہیں نہیں بابا دو دو بار خالی بھاجی رہے گا تو دو ٹائم بنانا پڑتا ہے
ہوں
نان ویج رہے گا تو ایک ہی ٹائم دونوں ٹائم کا ایک ٹائم بناتی ہے
اچھا اچھا
ہاں
پھر تمہارے ہسبینڈ کا گ کام پہ
ہ وہ ادھر ہی ہے اور کیسے ہی کمپنی ہے
ہاں
ہاں ایک کمپنی میں کام کرتا ہے
اچھا ابھی میں بھی جا کے آیا تھا ہم لوگ کمپنی کے لیے کام کے لیے
ہاں
ہاں تو ابھی وہ کل آئے گا بولتے آج سنڈے ہے نا تو بند ہے بولا
اچھا آپ بھی کام پہ جاتے ہیں
نہیں میں تو نہیں ہسبینڈ کے لیے گئے تھے ہم لوگ
اچھا اچھا کام تو پہلا مگتا ہے بابا
کام ہی تو چے کام ہے تو سب کچھ ہے
ہاں کام ہے تو سب کچھ ہے نہیں تو
کچھ بھی نہیں ہے وہی تو گھر ہی نہیں چل ایسا ہے
نہیںی تو آج تو ممبئی میں رہنے کا بولے گا تو روم مانگتے ہیں
آ ہاں
پھر ہر چیز سے مانگتا ہے ابھی
وہ تو ہے گھر کا بھاڑا ہو جاتا ہے خرچہ ہو جاتا ہے بچوں کی فیس ہو جاتی ہے وہی سب کرے تک پیسہ پھر ہاتھ میں ہی نہیں بچتا ہے
نہیں سس
اور اکیلا انسان بھی کیا کیا کرے گا گھر کا بھاڑا بنے یہ بھریں گے وہ بھریں گے بڑھتے بڑھتے وہ تو سیلری آتی وہ ختم بھی ہو جاتی معلوم ہی نہیں پڑتا ہے
نہیں ن ایک جن رہے گا نا تو نہیں ہوتا
وہ نا دو جن جیں گے نا ایک ایک کا پیسہ پیسہ نہا سیونگ ہو سکتا ہے اور دوسرا پیس پیس نا اپن جمع کر سکتے ہیں
ہوتا ہے ایک بچے کے اوپر
ہاں وہ تو ہے ایک جن کے اوپر سے کیا ہوئے گا ک مانا ہے تو دونوں وہی تو کمانا ہے تو دونوں مل کے کمانے کا
کیا کریں گے ابھی بچے لوگ اپنا بڑا ہوئیں گے پڑھائی بڑھائی کریں گے تو کچھ تو بچوں ہاتھ
کچھ بت صحیح بات ہے وہ تو ہے ابھی بچے لوگ کو لگے گا یہ کرنا وہ کرنا پھر پلس ابھی ہوتا تو ہو جاتا ہے پھر اور ایک مطلب کچھ اور بننا بھی چاہتے رہیں گے
ہاں تو آج کا آج کا ڈیٹ میں تو پڑھائی بہت ضروری ہے نا
ضروری ہے وہ تو یہ اور آلریڈی تو مین تو انگلش ہے تو ہندی یہی مین ضروری ہے ابھی
انگلش کا پڑھائی تو بہت ضروری ہے ابھی ابھی اپنا بھی لینگویج میں ڈالیں گے نا وہ بھی ضروری
وہی تو
ہاں انگلش میڈیم کو ابھی تھوڑا ویلو ہے
آ اپن پہلے پڑھے پڑھے ہو گیا ابھی تو ایسے اسٹیک ہو گیا ہے نا پڑھے لکھے کو ہی کام مل رہا ہے ابھی تو ایسا ہو گیا ہے
وہ ایک دو مہینے آبھی
ھمم
پہ اپنا کتا کھانے کوئی ٹائم نہیں ملے گا تو چلے گا لیکن بچے کا
بچے لوگ کا پڑھائی ہوئے تو
ہر چیز سے دیکھنا پڑتا ہے
صحیح بات ہے وہ تو ہے اور میں ابھی ابھی میرا سارا گھر کا کام ابھی ہوا ہے
کیا بولے
مے ابھی بولی کام ہوا ہے گھر کا میرا صبح میں
ہاں
ہاں بیچ بچے تو نہیں ہے باہر گئے ہے نا دونوں بھی بڑی والی اور ایک بیچ والا
باہر کھیلنے گئے
ہاں مطلب باہر گئے دوسری سائڈ میں ھممم
گھر میں بچے بیٹھتے بھی نہیں ہیں
نہیں بٹ پریشان اتنا کر دیتے یہ پسارا نکالو چھوٹے رہتے تو ایسا کرتے بڑے رہیں گے تو بڑے تھوڑی نہ نکالیں گے چھوٹے بچے بہت پریشان کر دیتے کپڑے دھو کے ڈالتی ہے تو وہ کھنچتے کتوہ کھنچتے وہ نکالتے ایسا کرتے ہوئی تو اور پھر اپن بولیں گے نا تو اپنے کوکیو بولتے لوگ مارنے آتے
آج کل کے بچے باپ رے باپ جواب دینے میں پہلا نمبر ہے
نمبر ون ہے وہی تو آپن
پانچ بچے اچھے تھے لیکن آج کے ڈیٹ میں دو بچے بہت بھاری پڑھ رہے ہیں
و ہی نہ
میرا ممی وہی بولتی ہے
ہاں وہی تو میں وہی بولی میں بولی کیا معلوم کیا ہوا بچے لوگ بھی نہیں دیتے تو کنٹال آ جاتا ہے نا اپنے کو ایک دم ہے نا
ہیلو ہیلو
ہیلو ہیلو ہیلو ہیلو